ہیلو جی السلام علیکم
ہلو آواز آرہی ہے آپکو میری جی وعلیکم السلام کیسی ہے آپ سب خیریت ہے گھر پہ سب کیسے ہیں بچے امی ابو آپ سب خیریت سے
جی جی انشاء اللہ سب خیریت سے ہمارے گھر پہ بس اللہ کا خھیلہ ایسی خیر بنائے رکھیے ہمارے اوپر سب خیریت سے ہیں ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں باہر ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہم نے سوچا چلیے آپ سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے کسی کے بارے میں تو ہم نے آپ کو کال کر لیا کہ چلیے آپ سے اسی بہانے تھوڑی گفتگو ہو جائے گی تو ہو پاتی تو ہے نہیں ایسی مل نے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں مطلب ایسے جلدی تو گفتگو ہو پاتی نہیں ہے نہ آپ کو سمے مل پاتا ہے نہ مجے ہمیں سمے مل پاتا ہے بتائیے کیسے ہوگی پھر ہماری گفتگو بہ ہمیں سمے ہی نہیں مل پائے گا تو اور بتائے پھر ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ایک جگہ گئی تھی ابھی گھومنے تو اپ کی تصویریں تو کافی اچھی آئی تھی اتنی سندر سندر تصویریں آئی تھیں مطلب آپ نے کس سے لی تھی تصویریں اور اب گئی کہاں تھی گھومنے
وہ ساری تصویریں نا ہم نے کیمرے سے لوائی تھیں ان شاء اللہ مطلب اتنی سندر تصویریں آئی تھی ہم گئے تھے ابھی کشمیر گھومنے گئے تھے ہم بیچ میں تو ہم مطلب ہمارا ایسے اچانک سے من بن گیا سب کا کہ چلتے ہیں کشمیر گھوم کر آتے ہیں بچوں کا بھی بہت من تھا تو ہم بھی چلے گئے ساتھ میں تو پھر وہاں گئے ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی وہاں جا کر کے اچھا ہوا ہم آ گئے ان شاء اللہ نہیں تو مطلب ہمیں ااتنی سندر سندر جگہیں ہم سے تو ہم اس کو مس کر دیتے ہم جا ہی نہیں پاتے سوچنے اتنی سندر جگہ ہے وہ کہ ہم آپ کو کیا ہی بتائیں
ہاں وہ تو ہے کشمیر ہے تو بہت سندر جگہ ہم نے بھی سنا ہے کہ بہت سندر جگہ ہے مطلب ہم بھی سوچے ہیں کہ ہم کبھی جائیں گے اب اپ گئیں اب ہمیں بتا دیتی تو ہم ساتھ میں ہی چل لیتے پر اب جلدی جلدی میں آپ بھی گئی ہیں ہمارے پاس بھی ابھی سمے نہیں تھا اتنا تو پھر کیا کرتے بتائیے ویسے تصویریں آپ کی ان شاء اللہ صحیح میں بہت خوبصورت آئی تھی اب اتنی خوب صورت لگ رہی تھی اس میں لگ رہا تھا آپ ہیں ہی نہیں مطلب پہچان ہی نہیں آ رہ تھی اب جو کشمیری جوڑوں میں کپڑا سکھیا مطلب تصویریں لےوائی تھی نا وہ تصویریں اتنی زیادہ خوبصورت کہ ہم ان کو کیا ہی بتائیں
جھلک کا بہت بہت شکریہ کیا ہے نا وہ تصویریں نا ہم نے کیمرے سے لوائی تھی وہیں پہ مطلب وہ لوگ کش میری جوڑی لے کر وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں نا وہ لوگ خود ہی کے کپڑے مطلب خود ہی پہناتے ہیں پہنواتے ہیں اور وہ لوگ خود ہی اپنے کیمرے سے تصویریں لوا لیتے ہیں تو بس یہ رہ تو ان کو تھوڑے پیسے دے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ تصویریں ہمیں دے دیتے ہیں تو ہماری تصویریں اتنی خوبصورت آئی ہیں ہم نے تو ساری تصویریں ڈالی بھی نہیں ہے آپ کسی دن آئیں گے گھر تو ہم آپ کو دکھائیں گے اتنی سندر تصویریں آئی ہیں کہ ماشاء اللہ ہم کو کیا اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کشمیر اتنی سندر جگہ ہے اتنی سندر جگہ ہے کہ آپ جائیں گی تو آپ کا وہاں سے واپس آنے کا بالکل من ہی نہیں کرنا ہے ہمیں تو اتنی زیادہ پسند ہے اتنی زیادہ پسند ہے وہ جگہ ہم تو سوچ رہے تھے اور رک جاتے پر کیا ہے بچوں کا اسکول کھلنے والے تھے اور ان کو بھی دفتر جانا تھا زیادہ دن کی چھٹی بھی نہیں تھی تو پھر اب واپس آنا ہی پڑ گیا کیا کہتے بتائیے
فرما تو بالکل صحیح رہی ہے آپ کیا ہے نا مطلب وہ باہر جاتے ہیں گھر سے کوئی اچھا اچھی جگہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد تو واپس آنے کا بالکل من ہی نہیں کرے گا ایک تو گھر میں دن بھر مطلب دن بھر کیا پورے سال بھر مانے لیجیے اب گھر میں ہی رہنا ہے کھانا بنانا ہے کام کرنا ہے جو کریں گے ہم سارے گھر میں ہی کریں گے اور اگر ساہ سے کو باہر چلے گئے تو اس کے بعد تو ہمارا دل خوش ہو جانا ہے لگے گا پھر وہاں سے واپس آئے ہی نا بالکل بھی اور ایسی جگہیں تو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے کشمیر جیسی جیسے جہاں ہلکی سی ٹھنڈ ہو پہاڑ ہو ہریالی ہو ساری جگہ ماشاء اللہ ہم کو ایسی جگہ اتنی زیادہ پسند ہے کہ ہم کو کیا بتائے اب تو آپ کا تو بہت اچھا ہے یار آپ مست گھوم کر آ گئی ہیں ہم بھی چلے گئے ہم بھی چلیں گے کسی دن مطلب ہم سوچ تو رہے تھے لیکن اب بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں تو ابھی تو نہیں جا پائیں گے ابھی تو تھوڑا سمے لگے گا
معاف کیجیے گا یار مطلب ہمیں نا ایسے جلدی جلدی میں یاد بھی نہیں آیا نہیں تو ہم کو بتا دیتے کیا ہے نا جلدی جلدی میں جانا تھا اور اوپر سے نا مطلب زیادہ سمے بھی نہیں تھا تو آپ سے پیکنگ وغیرہ نہیں ہو پاتی اور آپ کو شاپنگ وغیرہ بھی کچھ کرنا رہتا ہے تو اپ نہیں کر پاتی نا اتنی جلدی جلدی اسی وجہ سے ہم نے سوچا کی رہنے دیتے ہیں پھر نہیں بتاتے ہیں نہیں تو ہم کو بتاتے ہم سوچ رہے تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا کے ساتھ میں لے کے جائیں گے اسی وجہ سے نا ہم نہیں بتا پائے آپ کو لیکن ہے تو کشمیر بے حد خوبصورت جگہ مطلب آپ جائیں گی نا آپ اپنا من وہیں چھوڑ کر کرا جائیں گی اتنی خوبصورت جگہ ہے بتائیے وہ وہاں گئے ہیں وہاں کے الگ الگ کھانا اور کھانے کا طریقہ وہاں کے بات کرنے کے طریقے وہاں کے رہنے کے پہنے اوڑھنے کے یہ ساری چیزیں ہمیں اتنی زیادہ پسند آئی کہ ہم آپ کو کیا بتائیں ابھی
وہ تو بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ہم نے بھی دیکھا وہ کے لوگ اتنا اچھا مطلب اتنے اچھے سے رہتے ہیں اور ساری چیزیں سب کچھ وہ لوگ اتنی اچھے سے کرتے ہیں کہ ہم اپ کو کیا بتایے وہاں کے لوگ اتنے بےحد خوبصورت بھی ہوتے ہیں وہاں اتنے اچھے جگہ ہیں وہ لوگ کہ ہم کو کیا بتاے ہمیں تو اتنا من ہے جانے کا پر یہ ہے کہ ابھی ہم جا نہیں پائیں گے کیونکہ نا ابھی بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں اس کے بعد پھر ابھی بچوں کے اسکول جب تک بند نہیں ہوں گے تب تک کیسے جا پائیں گے بتائیے تب تک تو سمے ہی نہیں مل پائے گا نا بالکل بھی ایسی وجہ سے میں دو منٹ رکیے آپ ٹھیک ہے ہلو
جی جی بولیے بولیے کہاں چلی گئی تھی آپ ہیلو آواز نہیں آرہی ہے آپ کو
جی ہاں ارہی ہے کہیے ارے وہ ہے نا مطلب ان کے گھر میں مطلب آتے رہتے ہیں بچے وہ تھوڑے بہت نیچے کی تو وہ لوگ ہیں پریشان کرتے رہتے ہیں ڈور بل بجا بجا کر ہم بچے ہیں نہیں بچے گئے اسکول اسی وجہ سے یہ لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ وہی ہم کہہ رہے تھے یار اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ ہمیں تو جانا ہی جانا ہے ایک بار یہ ہے بتا دی ہیں تو اب ہمارا من من گیا ہے ہم تو اب جانے ہی والے ہیں بتائیے کبھی بھی جائیں لیکن جائینگے ضرور
ہم آپ کا من ہو گیا بالکل جانے کا ہمیں بھی بہت زیادہ پسند آئی وہ جگہ مطلب آپ جائیں گی نا تو آپ کا من ہی بالکل بالکل نہیں ہٹے گا وہاں سے آپ کو لگے گا کتنی خوبصورت جگہ ہے مطلب اتنی وہاں کی ہوا بھی اتنی تازگی ہے وہاں کی اتنی ہوا میں کے اپ کو کیا بتا اور وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتے بیٹھ گئی کے اچھا لگا ہم کو وہاں پہ مطلب ہری ہری گھاس پھر اوپر وادیاں اور اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی ہمیں اتنا اچھا لگا وہاں کہ ہم کیا بتائیں ہم اتنے خوش ہوئے ہم نے کہا بچوں کے بچے مطلب بچوں سے زیادہ تو لگتا ہے ہم ہی خوش ہو گئے وہاں جا کر
اورماں تو بالکل سو نہیں رہی آپ مطلب ایسا ہوتا ضروری نہیں ہے بچوں کہ یہ ہر چیز میں خوش ہوں بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں کسی چیز سے یہاں انہیں اگر جو چیز پسند آ گئی تو ہمارا بھی ایسا ہی ہے ہمیں جو چیز پسند آ جاتی ہے پھر ہم اس سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے تو چلیے یار اب پلان بنائیے کسی دن ہم چلتے ہیں ابھی تو نہیں جب کہ سردیوں کی چھٹیاں لگیں گی بچوں کی ماشاء اللہ تبھی جا پائیں گے اسی وجہ سے چلیے پھر پلان بنائیے تب تک کا پھر ہم سارے ایک ساتھ جائینگے
انشاء اللہ ضرور جائیں گے پھر پلان بناتے ہیں پھر کیا ہم پہلے سے ہی ساری چیزیں کر کے رکھ لیں گے تاکہ ہمیں بعد میں تکلیف نہ ہو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے چلیے پھر ہم آپ کو کرتے ہیں کال ابھی تھوڑا سا نا کام ہمیں کہتے ہیں تو پھر ہم اور گفتگو کریں گے آپ سے مجھ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ